جی
ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہو بھائی ٹھیک ہو
ہاں بھائی آپ ٹھیک ہو
ہاں اللہگ شکراپی کو
ہاں بھائی آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
مے گول رہی اردو میں ہاں سب ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہو
ہاں بھائی جا
گج سرہ
بھائی کہاں سے ہو
جی میں جموں کشمیر سے
سرینگر پ جموں کشمیر
جی میں ترالس
جی میں کلگام سے
کولگؤ سے
ہاں بھائی کلران سے
رپر کول گان سے مترال سے اور سنا گھر میں سب ٹھیک موسم کیسا گرمی کیسی ہے
وہ گرمی بہت ہے یار
ہ کرو اسٹ
اس ٹائم میں گھر میں بیٹھا ہوں فین کے نیچے یار
ہاں کیا کر رہے ہو
بس بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا کریں گے باہر تو بہت دھوپ ہے
بہت دور پ ہے بار بہت دور
آج آج کس آج کس بارے میں بات کریں گے بھائی
جو آپ کی مرضی
میں یہ آاںپ ہی بولو کچھ ک بارے میں بات کریں گی
جی
میں آاں پڑھتے
جی میں نے پڑھنا چھوڑ دیا میں نے شادی کی
کہاں کہاں تک پڑا آپ نے بھائی
میں نے بے کیا ہے بس
بمت میں ابھی ارے منتھ میں ہوں ارے منتھ میں ہوں ابھی یار ہاں ہاں
اچھا ٹھیک ہے
تو پھر آپ مجھے بہت چھوٹے ہو
ہاں میں یا چھوٹا ہوں میں سترہ سال پہ ہ
اچھا ٹھیک ہے تو گھر میں کون کون ہے
بی ماں ہے اور پاپا ہے اور ایک بہن ہے اور ایک بھائی ہے اور میں ہوں
پڑھنا پڑھنا کوئی ادھر ادھر کا کام مت کرنا صرف پڑھنا پڑنے میں دھیان دینا پڑنے میں بہت مزہ ہے گھر والے کچھ بھی کریں گے پڑھنے کے لیے اگر ادھر ادھر کچھ کام کرے گا نا تو پھر بعد میں پچھتانا پڑتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے یہ کرنا پڑتا ہے دروازے بھی نہ خوش ہوتے ہے رشتے دار بھی خود بھی پچھتاتے ہیں پھر بعد میں کہتے کہ و خدا میں نے اس ٹائم یہ کیوں نہیں کیا وہوں کیوں نہیں
اں وہ کیوں ن کہ وہ تو سچ بات ہے ب پن بہ امپارٹنٹ ار
اگر اس ٹائم آپ گھر والوں کو کہے گا کہ میں لندن بھی جاؤں گا پڑھنے کے لیے وہ اگر وہ بچارے کچھ نہیں کماتے تب بھی وہ ہاں وہ کچھ نہ کچھ کریں گے بھیجیں گے وہ کریں گے یہ کریں گے لیکن آپ کو بھیجیں گے پڑھنے کے لیے ہاں جی تو نیٹ کا ایگزام آیا نا دیکھو کتنے بچے لکٹ ہوئے ہے اب بھی محنت کرنا پڑھنا اچھے طریقے سے پڑھنا
ہاں بھائی وہ تو پڑھتا ہو آج
لڑکیوں وڑکیوں کے چکر میں نہیں پڑھنا پھر بعد میں میں بھی لڑکیوں کے چکر میں پڑ گیا تھا لیکن بعد میں پچھتانا پڑتا ہے وہ تو سب کچھ جب انسان خود کچھ بن جاتا ہے نا تو پھر پیچھے پیچھے سب کچھ چلتا ہے پہلے کچھ بننا پڑتا ہے پھر بعد میں انسان سوچتا ہے وائی خدا اس ٹائم میں نے یہ کیوں نہیں کیا تھا وہ کیوں نہیں لیکن تو وقت تو گیا ہوتا ہے
ہاں بھائی ہاں بھائی
ہے نا
ہاں بھائی وہ سب
اسم سمر ویکیشن چل رہی ہے آپ کی نا
ہاں بھائی ہاں
پڑھنا پڑھنے میں دھیان دینا گھومنا وومنا نہیں لیکن کوئی ادھر ادھر کا کام مت کرنا
ہاں ب وہ تو بات ہے کیتے اپنی ہی جانے بھائی نشے کی طرف نہیں جانا ہے
ادھر ادھر کے چکراں پڑھائی کرنا ہے اوپر والی کی عبادت کرنی ہے وہ گھر والوں کا کام وام بھی بٹانا ہے اس میں بھی ہاتھ بٹانا ہے گھر کا بھی کام کرنا ہے پڑھنا بھی ہے لیکن زیادہ فوکس پڑھنے میں ہی کرنا ہے ابھی تو آپ چھوٹے ہو آپ پڑھو گے اچھا اچھی طرح سے محنت کرنا
ہاں بھائی ہاں
پ بعد میں جب جاب مل جاتا ہے تو کوئی پریشانی ہوتی ہے لڑکیاں خود بخود پیچھے چلتی ہے ہوں
ہاں بھائی وہ صحیح بات ہے صحیح بات
سب کچھ مل جاتا ہے پڑھنے میں بہت مزہ آئے
ہاں بھائی میں تو اب چھوٹا ہوں نا پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے
اے چیچری بہن کا دو بیٹے ہیں اس نے ایک بیٹے کو بھیجا ہے ادھر پنجاب وہ کرتا ہے وہ کیا وہ نرسنگ کرتا ہے وہ ہیڈ نرسنگ کہ وہ کورس ہوتا ہے نا وہ تین چار سال وہی کہنے گیا وہ انہوں نے ابھی تک مکان بھی نہیں بنایا کیونکہ وہ کہہ رہی میری ج شری بہن کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اسی میں بسیں گے اور تب تک اس کو کچھ جاب واب ملے گا تو یہ پڑے گا ابھی انہوں نے زمین بھی بھیجا اسی کے نام پہ اکاؤنٹ بھی کھلا اسی کو اکاؤنٹ میں پانچسو ڈائی سو ہاں میں بھی اس کو فون کرتا ہوں کہ پڑھو اس میں دھیان دو پھر بعد میں سب کچھ ملے گا
سب کچھ ملتا ہے بھائی پڑھائی جب جاب لگتی ہے تو سب کچھ
سب کچھ ہاتھ میں آتا ہے
ہاں بھائی بات تو ٹھیک ہے
اور سنا
بس بڑھیا آپ سناو یار مین شپین میں رہتے ہاں میں ادھر نہیں پڑتا ہوں کولگام ہاں ہاں ہاں
کیا شوپین
ہاں مین شپین میں رہتے ہو
میں
ہاں
نہیں نہیں میں ترال میں رہتا ہوں
ہاںت آت آ م آالن
تلال میں ایک گاؤں پڑتا ہے اس کا نام ہے بٹا کنڈ
کچھ پ
آپ کہاں رہتے ہو
مین مین بھائی اڈے میں ہے نا کلگام اڈے میں ہے نا ادھر میں ہی رہتا ہوں
اچھا ٹھیک
جدھر آڈا ہے ادھر نہیں رہتا وہ
ٹھیک ٹھیک
ب ترالکا ترالکا ب نا وٹٹیوبر امینر جانتے ہیں اس کو نہ د امنار ایمنار ہاں وہ تو اس میں جانتا ہوں اس میں
وہ نوودل کا اس کا نام ہے ناوودل
ہاں ہاں ادھر ہی رہتا ہے
ہوں
شپین میں بھی ہوئے ہیں نا وہی کیا ادھر ہی ہے نا شپین میں بھی وہ
اچھا
ادھر ہی پڑتا ہے نا وہ شپین میں ہی
وہی عمر
ہاں
ام نا
ہاں ہاں
اسا ٹھیک وہاں تو اترال کا ایک فیمس ہے وہ ہے د عمر
ہاںاں میں
یوٹیوبر وہ جو بلاگ بھی بناتے ہے ورلڈ ٹور پہ گیا ہے اں ہاں وہی پیڑی کارڈ بھی وہ ادھر اس کی وہ ایمینار ایمینار ہ ایمینار
اس کا نا ایپ ہے نا اسپیڈ کارڈ اس کا ایپ ہے یار اپنی ایپ ہے
اچ ا ان جاوس کیت
وہ اچھا لڑکا ہے وہ اچھا ویڈیو بناتا ہے
عمر سب سے بڑھیا عمر بناتا
ہاں ہاں اس کو میں جانتا ہوں
وہ بہت اچھا لڑکا ہے قابل بھی ہے شریف بھی ہے او ہو شریف اس کی بات چھوڑو وہ اس شریف اتنا ہے کہ میں نے آج تک کسی کو ویسا نہیں دیکھا کا جیسا وہ شریف ہے
ہاں اللہ نے نیک اس کوکیا وہ اچھا لڑکا ہے
اتنے کے وہ وہ ایسے بات کرتا بڑوں کے ساتھ بھی چھوٹوں کے ساتھ بھی
ہاں بھائی
کہہ رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ ر یہ دن بھر بات کروں
ہاں ہاں بھائی میں اس کو جانتا ہوں اچھا اچھا وہ ہے نا وہ وہ بھی واسک اس کا نام ہے نا اس کے بال لمبے ہیں وہ بھی اچھے ویڈیو بناتے
کون
ادھر کا ہی وہ رہنے والا ہے
کیا ہے اس کا نام
وہ بھی اچھا ہے وہ بھی اچھا وہ بھی اچھا ویڈیو بنا ہاں ہاں ہاں ہاں بھائی
ہاں وہ بہت جوک کرتا ہے مست مست آدمی ہے وہ
اور يار مجھے وہ بہت پسند ہے یار
وہ اس کے ساتھ کبھی کبھار وہ گگن بھی ہوتا ہے وہ دوسرا بھی ہوتا ہے جو گانا وانا بھی گاتا ہے کیا ہے اس کا نام ہاں ترال میں تو سب کچھ فیمس ہے
ہاں بھائی ترال کے لوگ بھی اچھے ہے میں ادھر ایک دو بار گیا ہاں میں نے دیکھا میں نے
کوئی مہمان آئے نا تو ہم اس کو اپنے گھرے لے جاتے چلو چائے پیتے کھانا کھاتے اپنے ساتھ اپنے ساتھ گھومنے لیتے ہیں اس کو جو اگر کسی کو ہمسایہ کو یا کسی اور کو کوئی آئے مہمان وہمان میں نے ویسا کبھی کسی گاؤں میں نہیں دیکھا کہ اگر کسی کو مہمان آئے تو پھر اس کو ساتھ آپ ساتھ ہی جائیں گے وہ گھر شھر ادھر ادھر وہ بات تو ہے ترال میں
ہاں جی ترال ترال والے بہت اچھے ہے
گھر میں کو اور کوئی بھائی ہے آپ کا
ہا ہاں ہاں میرا ایک چھوٹا بھائی ہے چھوٹا چھوٹا بھائی اور میری چھوٹی بہن بھی میں بڑا ہوں ہاں ہاں میں ہی بڑا ہوں
آپ اچھے طریقے سے محنت کرنا
ہاں بھائی
یہ اپنی یہ میرے بڑے بھائی کی نصیحت پکڑنا کہ میں اس بھائی نے کبھی فون کیا محنت کر
اب تو فون کریں گے یار آپ بات ساتھ میں بات کریں گے
ہاں پرسنلی بات کریں گے کوئی پروا نہیں ہم نے ادھر شادی بھی کی کولگام میں اگر آپ نے کبھی آپ کو وہ پتا ہے وہ گاؤں کیا ہے اس کا اس کا نام بانگی حال
ہاں ہاں ہاں پتا ہے پتا ہے
ہاں میری سالی کا لڑکا ہے اس کا نام عرفان اسی کی شادی ادھر کی بانی حال میں لگ بھگ ایک مہینہ ہو گیا بس
ہاں بس
ہممم
اور آپ کے گھر میں کون کون ہے
جی میری بیوی ہے میرے بچے ہیں دو بیٹی اور بیٹا
اچھا اچھا جی آپ کی شادی ہو گئی
ہاں شادی ہوگی میں نے لگ بھگ آ ج آپ کی ایج میں ہی شادی کی سترہ سال میں ہی
اچھا ٹھیک
کافی ٹائم ہوا اور چار بھائی ہم پانچ بھائی ہے بہن کوئی نہیں ہے
اچھا ٹھیک
ہممم ابو کیا کام کرتا ہیں
ابو سیٹنگ کا کام کر رہ ہے آپ کے کام کرتے ہو
میں میں ریسٹورینٹ میں کام کرتا ہوں ہمم
ٹھیک بعد میں کال کرتا ہوں بھائی
اچھا چلو بیٹھو خدا کے حوالے ہا
چل کو منا کر نہیں